وق
میں ٹھیک ہتےسو بھائی
بھائی بس دعا اور بتاؤ کھانا وانا کھایا
ہاں میں نے کھایا آپ نے کھایا
ہاں بھائی میں نے دکھا
اور بول بھائی کیا حال ہے
اور بتاؤ بھائی آپ مجھے بتاؤ ایک بات
ہاں بولو بھائی سن رہا ہوں بھائی
جب اپ گھر گئے نا
ہوں
گھر جا کے جب اپنی ماں کو بول نا مجھے پیسے آ گئے
ہوں
ماں نے کیا بولا
اس نے بولا سچ میں
ہاں
میں نے بولا ہاں اس نے بولا دکھا میں نے دکھایا اس کو
ہاں بھائی
بھائی مجھے چڑھ گیا بھائی پتا میں کیا کر رہا تھا ابھی میں آئی فون میں آئی فون کی لیڈ آئی فون کا چارجر اس فون میں لگا رہا ہوں د کیوں نہیں لگ رہا میں دیکھ رہا ہوں چارجر کو آپ د پتا چلا ہے یہ مجھے اپنا چارجر ہے
اچھا بھائی یہ بات ہے بھائی بائی بھائی بھائی بائی بائی بائی
بھائے بھائے اور ب بائی
اور بھائی بس اور بتاؤ بھائی اور کیا بتاؤ بتانا آگے کی بات بھائی اچھے سے
اس نے مجھے بولا سچ میں آ گیا میں نے بولا ہاں تو اس نے بولا وہ خوشی ہو گ س مجھے پہنچ جی یہ میں نے اس کو پہلے دو سو بول اس مانا ہی نہیں وہ پانچ سو بول رہی تو تو میں نے اب چھ سو کیا
او ہوو بھائی آپ تو بڑے امیر بند ہو
کون سا بھائی پیسے نہیں ہے بھائی مل
بھائی کلے بھائی آپ بتاؤ نا آپ مجھے کل کدھر جانا ہے
بھائی کل گھومنے جانا ہے بھائی کل
بھائی کدھر جانا ہے گھومے
بھائی کوکر ناگ جانا ہے
بھائی کوکر ناگ تو پھر تو آپ شام کو آؤ گے دیر سے
وہی تو بھائی
بھائی کل کتنے بجے نکلنا ہے
بھائی کل ساڑے چھ نکلنا ہے
اچھا بھائی ساڑے چھ کال کریں گے نا ہم
صبح کے
ہاں بھائی صبح یہی نا ساڑھے سات آٹھ بجے سے
کب
کالنا بھائی جب آپ پکنک جاؤ گے بھائی
ہجے کل صبح
ہاں بھائی
ہاں کریں گے نا بھائی کیوں نہیں کریں گے بھائی
ہاں بھائی کل کریں گے کال والا اچھے سے اور کدھر جانا ہے اور کوئی کہیں جگہ پلان ہے
ہاں
کہیں جگہ پلان ہے آپ کو
بھائی کیا کہیںا پلان ہے مطلب
پلینا ہے نا پل کوکر ناگ اور کہیں جانا ہے
وہ بھائی وہ تو مجھے پتا نہیں ان کا وہ پلان ہوگا اگر
اچھا بھائی آپ کو کس گاڑی میں جانا ہے بھائی
بھائی وہ بھی نہیں پتا
بھائی بتاو نا کس گاڑی میں جانا ہے بھائی
پتا ہی نہیں شاید بڑی گاڑی میں جانا ہے
اوکے بھائی آپ کو پت ہی نہیں کتنے فیملی ممبر ہیں
بہت ہیں ان کے بہت زیادہ
اچھا بھائی بہت زیادہ ہے
اچھا بھائی بہت زیادہ ہے مجھے نا فہیم بھی بول رہا تھا ابھی میرے ساتھ کال کرو یار بھائی
کب بول رہا تھا
بھائی ابھی با تھا اس کو میں نے بولا ساڑھے گیار بھائی اب تو وہ بج گ یار بھائی ساھے گیارہ
بھائی میرے ساتھ کرو بھائی
ہاں وہی کروں گا نا آپ کے ساتھ برابر بارہ بجے سے بارہ ساڑھے بارہ تک
اور نہیں بھائی ایک بجے تک دو بجے تک
بھائی بھائی نہیں وہ تو بہت ہو گیا بھائی ساڑھے بارہ تک یار
بھائی آپ تو کچھ باتیں کر رہے تھے ہم دو بجے تک رہیں گے
بھائی ادھر سے بھی مسئلہ ہے نا اس کو بھی ٹائم دینا ہے نا بھائی دن بھر کال ہی نہیں کی اس کو یار
بیجو اس کو میرے پاس بھائی
بھائی آپ کے پاس کیا بھی ج بی جو نا اس کو بھائی کیا ہے اس کا نام متقیق ہو بھائی
سناو بھائی میں آپ کو ایک یہ شاری بولوں گا ٹھیک ہے
اچھا بھائی ذرا آپ بھائی شاعری بتاؤ اچھی سی
سنو بھائی نظرے کرم مجھ پر اتنا نہ کر محبت کے باغی ہو جاؤں
واہ واہ واہ واہ گلابی ہے ہونٹ تیرے
سنناا بھائی مجھے پلا عشق جام کیا میں عشق کے زہر
کہ جام کا
ہاں میں عشق کے زہر کا عادی ہو جاؤں
اچھا بھائی آتی ہے ہو جاؤ اچھا بھائی بھائی بھائی
چ تیری آنکھوں میں جو بات ہے وہ ک دل تو بہت لوگوں سے ملا پردسا
واہ واہ ہے ماشاء اللہ
بھائییک اور دل میں بسی تیری یاد کی ہے ہر سانس میں تیرا نام لکھ پر اتنا غریب ہر پل تری ہی پہ
و واہ ا کیا بولتے ہو آپ بھائی
تیری مسکان میری جان بن گئی تیر باتیں میری زندگی ادھوری س ل
واہ واہ و حسینہ پھنس گئی میرری جال میں
بھائی مجھے بولو دس منٹ کال کریں گن بارہ بارہ
بائی نہیںنے داسی داسی بائیک وہ اچھا ہو کا بائیک
اوکے بھائی
اوکے بھائی اوکے بھائی ہاں بھائی اور سناؤ بھائی آپ میں تو سن رہا ہوں بھائی یار آپ بھی سنا بھائی اچھے سے بھائی
کوئی جدا ہی نہیں مگر خدا کسی کو کسی سے جدا نہ کریں
و و و واہ اشک نے نکم و و و و
مندر کے کنارے تم اپنے ہاتھوں میں دینا ہماری چاہت اور جو نہ اٹھا سکے وہ ہماری محبت
واہ واہ واہ یہ شاعری آپ کہاں سے لاتے دیو بھئی
وہ جو پیاسا لگتا تھاتا تھا وہاہ پانی پانی کہ
و و و و واز یہ آپ شاعید کہاں کھلاتے ہو بھائی اتنی اچھی سی بائی بائی میرا دل لے لیا آپ نے بھائی
یہ پانی خاموشیوں سے بہ رہا ہے اسے دیکھیں کہ اس میں ڈوب جائیں
واہ و و و آپ ڈوبتے بھی ہو
بھائی ب
ار بھائی کیا بولتے ہو بھائی آپ جو ڈوبتے بھی ہو بھائی یار اور ڈوبتے بھی ہو
نہیں بھائی اور بوولو
اور کیا بتاؤں بھائی یار اور یار ٹھیک ہوں بھائی
اور کرنا سب ٹھیک ہے بھائی کھانا کاا سرن کیا
اے بھائی لائٹ ہی گئی بھائی یار
برام بائی سالم ج تھ
ابے بھائی لائٹ ہی لائٹ ہی گئی بھائی کیا کرے گرمی گرم سے مر جائیں گے
بات میں ب رہا سالن کیا تھ
ارے بھائی س سامل نے تو کھانا ہی نہیں کھایا تو کیا سولن تھا چنا
کناا سائی
بھائی بوک نہیں تھی بھائی
بائک کھانا چاہ بائک
ہاں بھائی
بھائی کا اب شارینا بھائی دک دینا
بھائی دل پہ ہی تو لیتا ہوں ہر کوئی بات بھائی
تو یاد اس کا بھی جامچاؤ یہ بھی کہیں ممکن ہو حیرت اب اس بات پر ہوتی ہے ہم ہوا کرتے تھے
بھائی بہت اسھ شعری آیاف کر بھائی میرے کو بھی ایسا دھونا بھائی ایسی ہٹ وٹ بھائی میں بھی ایسی شاعری
اپا ہم نہیں دیوا تم نہیں تو کیوں اتنا گلا ہو گیا
واہ واہ واہ و کہ سے لات دی ہو آپ ایسی اچھی شاعری بائی آپ شاعر ہو کس کیٹیگری کے شاعر ہو
بسنو طوفان کو آنا ہے آ کر چلے جانا ہے بادل ہے یا کچھ پالکا کیاخر گلڈ جا رہا ہے پرچ رہ
کا واہ واہ واہ واہ
یہ ہے زندگی اور کچھ بھی نہیں تیری میری
ہوں ہاں ہاں ہاں اس سے کچھ اور بھی نہیں بوا میرا دل چھین لیا آپ نے
کبھی میں اپنے ہاتھوں کی لکیروں سے نہیں الجا مجھے معلوم ہے کہ
ہو اور کہتے ہو عاشقی کرتے ہیں
کار بلند اتنا اتنا کہ ہر تبدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوجے
بندے سے خود پوشے واہ واہ کیا بولتے ہو علامہ اقبال کی شاعری ب شاعری چل بائی اور پتہ آپ کا آپ کو کل آنا ہے میرے ساتھ
جنو بھائی پہلے اشار کا مسئلہ بولو
سنونا بھائی آپو کل آناا ہے میرے ساتھ کہاں جھائی بائی کھیلنے جائیں گے نا اس نوکر و نوکر ہاں بھائی پکنک سے آ کر جائیں گے ن
ٹھیک ہے بھائی کوئی پہلا میری بات س
ارے بھائی ہمیں پس بھائی یار ہمیں پاسوں ٹیوشن بھی جانا ہے نو بجے بھائی
پرن کیا آ
نہیں بھائی توبھر تو صبح اٹھنا ہوگا جلدی بھائی یار
بائی پہلے میرری ایک بار سنا
ہاں بھائی بتاؤ بھائی آپ
یہ کہانی سن خود ہی کو کر بلند اتنا اتنا کہ حرک خدا بند جیس اس کا بد کا مطلب کیا ہوا
ہاں بھائی بتاؤ آپ اس کا مطلب یہ ہے
اللہ کے اتنے کلوز ہو جاؤ کہ اللہ کر ہاں
ان شاء اللہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ
بولتا اللہ پہلے پوچھے بندے سے بول
و واہ و انشاءلہ انشاء اللہ انشاء اللہ بھیا بھائی ار یہاں سے ٹائم بھی جا رہا ہے ہمارا بھائی اور بتاؤ بھائی آپ
بتنا
نے مجھے کانا کھایا
ہاں
آپ نے کتنے بجے کھانا کھایا
بھائی میں نے کھیا وہاں سے آ کر
اچھا بھائی آپ ن ہی کے پاس بھی گئے تھے نا بھائی
ہلو بھائی آپ پہلے سنو نا بات میری بھائی میری کال ہے بھائی
بولو بھائی
بھائی آپ گئے تھے نا نائی کے پاس بھی
ہاں بھائی
ہاں بھائی وہاں پر کیا بیڈ ویڈ کو کیا رکھا فرینچ رکھا
ہاں بائ فرن رکھا
چلو بیٹھو آپ خدا
میں ایک بار دوں گا بس ایک بات بولوں گا
بھائی بس دعا
بس ایک بات بھائی بس ایک بات
فلو بو
کس طرف سے رہاتا ہے کس طرح نے ہو گیا
فون وون ٹوٹ گیا یہاں سے
محبت صبر کے سوا کچھ بھی نہیں میں نے ہر عشق کا انتظار کرتے دیکھا
واہ واہ واہ عشقری ن کما کرتی واہ واہ چلو بھائی بیٹھو نا آپیار چل چل چل بیٹھو بیٹھو بھائی بھائی بھائی بیٹھو یار اتنا ٹائم نہیں ہے بھائی
دیکھ محبت کا دستور تو مجھ سے میں تجھ سے دور
واہ واہ واہ واہ واہ واہ چلو چلو بیٹھو بائی
جائے تو خود کو سمجھ لینا بہتر ہوتا ہے